ہیلو اچھا یہ بتاؤ ولیکم سلام کیسے ہو
جی میں خیریت سے ہوں آپ سنائیں
جی خیریت
جی آپ کے مطلب یہاں پہ سب خیریت سے ہیں ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے میری
ہیلو
ہیلو
جی
جی اور آپ کے یہاں پہ سب خیریت سے ہیں
جی جی میرے یہاں سب خیہریت ہے
جی ویسے ناں آج ہمارے اسکول میں ناں سوچھتا پر ایک کاریہ کرم ہوا تھا
بہت اچھا سوچ تو ہمارے جیون کا ہی سچ
جی بالکل بالکل کیا ہے ناں کہ مطلب صاف صفائی ہم کیول نہ ہمارے گھروں میں اور بلکہ سندر دکھاتا ہے بلک کہ ہمارے سواستھ کے بھی لیے اچھا رہتا ہے تو ہمیں صاف صفائی پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے
صحیح کہا ہمارے سوچ میں ہمارے صاف صفائی سوچ باتیں ہی ہیں یار
جی بالکل بالکل اب جتنی صاف صفائی رکھ لو ناں جتنی اپنے لیے ہی مطلب اچھا رہتا ہے کیونکہ اس سے بیماریاں نہیں ہوتی ہیں ان شاء اللہ بیماریاں نہیں آتی ہیں گھر صاف ستھرا ہوتا ہے تو اپنی تہذیب و تمیز کے لیے بھی ہمیں ضائع کیا جاتا ہے تو ان شاء اللہ ہمیں صاف صفائی رکھنی چاہیے گھر میں
جی جی جی بالکل اپنے گھروں میں بھی صاف صفائی رکھنا چاہیے
جی ابھی ہاں بالکل کیا ہے نا کہ اور جتنی آپ صفائی صاف صفائی رکھتی ہو اتنی بیماریوں سے دور رہتے ہو ابھی گھر میں صاف صفائی نہیں ہوگی تو مکھیاں بھی آئیں گی گندگی بھی رہے گی جی مطلب اور زیادہ تر بارش کے موسموں میں بھی دقت رہتی ہے
جی ہاں میں بھی اپنا کمرہ جو روز صاف صفائی جی کرتی ہوں بالکل
جی جی جی بالکل اور کیا ہے نا بچوں کو ان چیزوں کا زیادہ مطلب دھیان رکھ وانا چاہیے بچوں میں اچھی عادت ڈالے جیسے کہ بچوں کے بار بار ہاتھ دھلوانی چاہیے ان کو عادت ڈالنی چاہیے ڈیٹول وغیرہ سے سات فائی کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا تو کٹانوں کو دیارا کیسے بھی بچوں میں جلدی آتی ہیں
جی جی بالکل صحیح صحیح کہا آپ نے
جی اب ایسے نہ
ہم خود امم
جی
ہم خود جی صاف صفائی بالکل بچوں کو ایک دم ان کی کتابیں وغیرہ میں بھی بہت حساب سے رکھتی ہے
جی صاف صفائی انسان انسان کی زندگی میں سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جتنی ہم صاف صفائی کر لیں گے نا انسا اللہ اتنا ہی زیادہ بہترین ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
جی ہمیں نا ویسے بھی نا ہاں صاف صفائی کرتے وقت جو کوڑا کچرا نکلتا ہے اس کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے ہمیں ڈسٹ بینوں میں رکھنا چاہیے اور نا ہمیں کیا ہے نا ہم ادھر ادھر سے گندگی ہوتی ہے اس سے پڑن ہوتی ہے جی
جی جی ان سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں ان سے
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بیماریاں ہوتی ہے پھر وہ ہمارے بچوں کو چھو کے نکلتی ہیں اور دقتیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کو دقت ہوتی ہے ہم لوگوں کو زیادہ مطلب صاف صفائی پہ پھر دھیان دینے کو بنتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہو
جی ویسے نا سوچھ واتاورن من کو پرسن بھی رکھتا ہے من خوش رہتا ہے اس سے صاف صفائی ہوتی ہے تو ماشاء اللہ جس دن ہم اپنے گھر میں صاف صفائی کرتے ہیں اپنے گھر کے آس پاس کرتے ہیں کتنا اچھا ماحول ہو جاتا ہے
جی بالکل ہم بھی ایسی اپنے بچوں کو صاف صفائی سے رکھتے ہیں اور آج کل تمہیں پتہ ہے بارش کا موسم ہو رہا ہے تو ادھر ادھر کچڑے وغیرہ ڈلے رہتے ہیں اور اب تو ڈینگو بخار کا سمسیہ بھی آج چکا ہے نا اس لیے بالکل
صحیح فرمایا ہے اور کیا ہے نا کہ مطلب یہ بارش ہوتی ہے تو پانی بھر جاتا ہے پھر مچھر پلنے لگتے ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں سچ کہہ رہے ہو آپ ویسے دیکھا جائے نا تو ہم انسانوں کی زندگی میں سب سے اہم صاف صفائی کو درجہ دیا گیا ہے
جی باجی جی بالکل
اب ویسے نا صاف صفائی تو مطلب کہتی ہے نا وہ کہ صاف صفائی جتنی رکھو گے جتنی اللہ تعالی برکت کریں گے
جی جی میں بھی ایسے ہی اپنے کمرے کی صاف صفائی رکھتے ہیں اپنے بچوں کی کتابیں وغیرہ بھی ایک دم صاف صفائی سے ہی رکھتی ہوں کوئی پتا نہیں ہے کب کون سی بیماری لگ جائے
بالکل بالکل بالکل آج کل تو سرکار نے بھی صفائی ابھیان بہت سارے چلا دیے ہیں جگہ جگہ پر کوڑے دان اور وغیرہ کچڑے پاتر رکھ دیے گئے ہیں کیونکی پر پھر بھی انسان کیا ہے نا اپنی سوجھ بوجھ سے کام میں لیتا ہے کچرا وچڑا ادھر ادھر پھینکتے ہیں بیماریاں انسان ہی تو مطلب یہ گندگیاں پھیلاتے ہیں آج کل سرکار کتنی سودھائیں بالکل سرکار بالکل بہت ساری سویدھائیں مہیا کرا رہی ہے جگہ جگہ پر ٹوائلیٹ وغیرہ بنوا رہے ہیں کی ان کا صحیح سے انسان کو استعمال کرنا چاہیے پر پھر بھی نا کچھ لوگ ہوتے ایسے کہ ان کا مطلب صحیح سے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو انسان کو خود سے آگے جاگروک ہونا پڑے گا پہلے
جی ہاں اس اس کارن تو بیماریاں بھی بہت بچت ہو رہی ہیں آج کل کے ڈاکٹ ٹر رسرچ پر زور دیتے ہیں وہ تو
جی بالکل سچ کہہ رہے ہو آپ آپ ڈاکٹر پہ جائیے تو وہ پہلے آپ کو ایک ہی مشورہ دیں گے کہ مطلب پہلے صاف صفائی رکھو اپنے بچوں کے ہاتھوں کو دلواؤ کلین اپ کر کے رکھو صاف صفائی کرو باہر کا مطلب باہر سے بچے آئے تو ترنت ہاتھ دھلواؤ بچے بھی ابھی ڈاکٹر بھی پہلے صاف صفائی پہ دھیان کے لیے زیادہ بولتے ہیں
جی بالکل کیونکہ چھوٹے چھوٹے عادتوں سماج بھی بہترین بہت سے لوگ ہیں تھوڑی تھوڑی جگہ پہ گندگیاں پھیلا دیتے تے یہی ہے یار آج کل تو مطلب گندیوں سے بھی بہت زیادہ برفت ہوتی ہے
ویسے سیر ہاں بالکل سیر بڑے نام کے ہوتے ہیں پر صفائیاں تو لوگ گاؤں میں رکھتی ہے کیونکی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گاؤں میں کچڑے کے پات نہیں ہوتے پھر بھی لوگ کک کچڑا کوڑا کتنی دور گھروں سے بہت دور ڈالنے جاتے ہیں اس سے کہ گندگی ہمارے گھروں میں لوٹ کے نہ آئے اور کیا ہے کہ شہروں میں تو اپنے گھروں میں ڈسٹ بن رہتے ہیں
جی جی ہاں آج کل تو اسکول میں بھی بہت صاف صفائیاں بھی چل رہی ہیں کیونکی اسکول کے بھی ماسٹروں نے بہت بچوں کے کارن صاف صفائیاں کی بھی بہت تیاری کر رکھی ہے
جی جی جی صاف صفائی میں ہمیشہ ہاں سبھی کو جاگرک کرنا چاہیے صاف صفائی کے لیے اور زیادہ دھیان دینا چاہیے ہمیں صاف صفائی کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ گندگی بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مطلب پورا کر پر پھینک دیتے ہیں جگہ جگہ پر اس میں جانور وغیرہ منہ مارتے ہیں تو پلاسٹک کے وغیرہ پولییتھین وغیرہ کھا لیتی ہے تو ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کے گلے مے ا ٹک جاتے ہیں تو بہت ساری مطلب دقتیں ہوتی ہیں تو ہمیں ان کا دھیان رکھتے ہوئے کچڑے پاتر میں ہی کچرا ڈالنا چاہیے
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ آج کل بھی لوگ بھی بہت گندگی پھیلاتے ہیں ان لوگوں سے اپ اپن صاف صفائی رکھیں گے اپن دوسروں والوں کو سمجھ دیں گے ایک دوسروں سے ہی آگے سماج بڑھتی ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور ویسے دیکھا جائے نا تو ہمیں کہیں گھومنے جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں کبھی ہم گھومنے پھرنے والے مطلب ایتحسک جگہ پر جا رہے ہیں پٹک استل پہ جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں کا بھی ماحول صاف ستھرا رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں سفر کر کے تو ہمیں وہ گندگی نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دیس ودیش میں مطلب لوگ مہمان لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے تو ہمیں وہاں پہ بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مطلب کوڑا ہے جو ہم اس کو ڈسٹبین وغیرہ میں ڈالیں تو ہمیں وہاں کا بھی ماحول کہیں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں تھوکنا وکنا نہیں چاہیے جگہ جگہ پر اور ڈسٹبن وغیرہ وغیرہ ہمیں تھوکنا چاہیے ہمیں زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کو
جی آپ نے بالکل ہی ٹھیک کہا
کیونکہ آج کل لوگ کیا ہے نا ہاں بالکل جی
ہمم کیونکہ آج کل ایک دوسروں کو بھی پتا ہے کہ پرت کی کتنی بیماریاں بھٹ رہی ہیں بہت ہی زیادہ آج کل مطلب بیماریوں کہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ جاؤ وہاں پہ بھی کیونکہ آج کل نا بارش کی وجہ سے موسم بھی خراب ہوتا ہے گائے وغیرہ گوبر بھی کر جاتی ہیں تو ان سے تھوڑا س مچھر بھی آنے لگتے ہیں تو ان کی وجہ سے جب پھر پانی اور وغیرہ بھی آ کے اپنے ایسے ہی بیماری بڑھ جاتی ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے تو ویسے نا ہ کیا کہتی ہیں ان دنوں میں نا بارش کے دنوں میں تو مچھر زیادہ ہی ہوتے ہیں اور گندگی ہو جائے تو ڈبل ہو جاتی ہے ایسا لمحہ صاف صفائی کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے چاہیے اپنے آس پاس کا ماحول اپنے آس پاس جو نالیاں ہوتی ہیں چھوٹے موٹے تالاب ہوتے ہیں گڈھے پانی سے بھر جاتے ہیں ان کا دھیان رکھتے ہوئے صاف صفائی کروانی چاہیے وقت کے حساب سے وقت وقت پر ہمیں مطلب صفائی کروانی چاہیے کیونکہ وہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ صحت مند رہے گی
جی جی آپ نے صحیح فرمایا
جی بالکل کیا ہے نا پھر ہم ہم نہیں کریں گے نا اس کو صاف صفائی کو تو ہم لوگوں کو نقصان ہوگا ہم لوگوں کوئی خامیازا بگتنا پڑے گا کیونکہ ہم ہی لوگ گندگی کر رہے ہیں ہم اس کی صفائی نہیں کریں گے تو اگلا بندہ تھڑی نہ آئے گا کرنے کے لیے تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے صاف صفائی کا ہمارے جیون میں صاف صفائی کا بہت زیادہ مہتو ہے ان شاء اللہ
جی ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج کل صاف صفائی ہاں
جی مجھے آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ
جی اللہ حافظ
اللہ حافظ